م وورحمت
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و ببرکاتہ بھائی جان ٹھیک ہو آپ
بس ٹھیک اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو گھر میں ابو امی بھائی سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے امی ابو بھائی جان سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر کوکر ہے تو آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
سب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے بھائی جان
تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی بھائی جان تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے کھانا کھا لیا
یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بھائی جان تو میں بھی صبح سویرے اٹھا تو پہلے نہایا بہایا چائے وائے پی لی ٹہلنے لائک واکنگ پہ گیا تھا تو وہاں سے آ کے پھر جب کتابی کی طرف تھوڑا تھوڑی دیر کتابی بھی پڑھ لی ہے نا بھائی جان تو بہت ہی اچھی بات ہے مجھے لگتی ہے مجھے کتابیں پڑھنا بہت ہی پسند ہے تو کیوں نہ ہم میرے بھائی اسی پہ بات کر لیتے ہیں کتابوں کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں
بالکل بھائی جان بھائی جان کتا کتابیں انسان کی سب سے بہترین دوستوں اور علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے بھائی جان
ہاں بائی جان
یہ ہمیں نئی مطلب نئی تجربہ اور معلومات سے روشن کرتی ہیں بھائی جان کتابیں پڑھنا انسان کی سوونچ ویسی ہوتی ہے زبان مضبوط ہوتی ہے اور لکھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے میرے بھائی جان بھائی جان میرے بھائی جان جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ زیادہ علم باشعور اور سمجھدار ہوتے ہیں بھائی جان بھائی جان کتابیں ہمیشہ تحریک سائنس ادب دین تہذیب اور دنیا کے متعلق معلومات کے بارے میں علم دیتی ہیں بھائی جان ان ان کے ذریعے ہم بزرگوں اور عظیم شخصیت کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں بھائی جان میری بھائی جان کتا
اچھی بات ہے تو مل کہ کیا ہے کہ کتابیں جیسا کہ آپ نے کہا کتابی انسان کی سب سے اچھی دوست ہوگی ہے تو یہی بالکل سچ کہا آپ نے میں بالکل ہی مطلب کہ آ کی بات سے باز جاؤں تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مل کے ساتھ رہتی ہے اور ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے تو میرے بھائی کتابیں کبھی مطلب کہ شکایت نہیں کرتی ہے بھائی جان اور نہ ہی ہمیں مطلب کہ غلط راستہ دکھاتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے میرے بھائی جان یہی وجہ ہے تو آج کے دور میں مطلب کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے تو لوگ زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں لیکن کتابیں مالا کہ پڑھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مطالا کہ پہلے تھا میرے بھائی تو کتاب سے انسان علم ملتا علم حاصل کرتا ہے وہ مطلب کہ گہرا اور دیر تک یاد رہتا ہے نا بھائی جان تو کتابیں صرف اسکول یا کالج کی تعلیم کے لیے نہیں ہوتی میرے بھائی تو کتاب ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے ہمیں اچھے اخلاق صبر ایمانداری محنت اور دوسروں کی عزت کرنا بھی کتابوں سے سیکھھی دیکنے کو ملتا ہے میرے بھائی تو ہر قسم کی کتاب کو اپنا ملک فائدہ ہوتا ہے سائنس کی کتاب ہمیں دنیا کے راز بنا مطلب کہ بتاتی ہے مطلب کہ تحریک کی کتاب ہمیں ماضی سے سبق دیتی ہے مطلب کہ ادب کی کتاب ہمیں سوچنے کا خوبصورت ہمیں ہماری سوچ کو خوبصورت بناتی ہے مطلب کہ مذہبی کتابیں ہمیں مطلب کہ نیک راست دکھاتی ہے اور انسانیت کا درج دیتی ہے ہے نا بھائی جاں تو کتابیں پڑھنے پڑھنے سے ہماری سوچ ویسی ہوتی ہے ہم نئے ملب کے خیالات سے واقف ہوتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں مطلب کہ جتنا زیادہ انسان پڑھتا ہے نا اتنا ہی اس کا علم اور تجربہ بڑھتا ہے میرے بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کتابیں پڑھنے کی عادت ہماری زبان کو بھی بہتر بناتی ہے مطلب کہ ہم نئے الفاظ سیکھتے ہیں اور اپنی بات کو اچھی طرح بیاں کرتے کر سکتے ہیں تو اس سے ہمارا اعتمااد بھی بڑھ جاتا ہے بھائی جان
بھائی جان ہاں بالکل درست بات کہی ہے آپ نے ب میں مطلب بہت سہمت ہوں آپ کی بات سے اسی طرح آج کی ڈیجیٹل دور میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی جان ہے نا بھائی جان لیکن کتابوں کی اہمیت آج بھی ہوتنی ہے بھائی جان مطلب کہ بہت کمپیوٹر آئے فون آئے لیپ ٹاپس آئے لیکن کتابوں کی اتنی ہی اہمیت ہے مطلب کتاب کا کتاب کا مطالعہ توجہ سوچنے کی کی صلاحیت اور یاداشت کو مضبوط بناتے ہیں بھائی جان مطلب تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے کتاب کامیابی کی بنیاد ہوتی ہیں بھائی جہان بھائی جان ہر فرد کو روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ ضرور کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے بھائی جان بج جن سکول کالج اور پبلک لائبررز کا استعمال کرنا چاہیے اور کتابوں سے دوستی کرنی چاہیے میرے باجان مطلب مجھے کیا لگتا ہے کہ مطلب اگر ہم دیکھیں گے ہمارے گھر میں بھی کتنے تعابے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ان کو الگ کمرے میں رکھتے ہیں نہ کبھی کھولتے ہیں نہ کچھ ان پہ پھر وہ دھول پڑتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر روز ایک فرد کو ہر روز کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا چاہیے بائی جان کتابیں صرف امتحان میں کامیابی ہی نہیں دلاتی بلکہ ایک اچھا انسان بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں بھائی جان وجہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کتابی علم کا خزانہ اور روشن یہ مست مستقبل کی بنیاد ہوتی ہیں ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی کےساتھ س ملب کہ جو لوگ روز کتابیں پڑھتے ہیں نا ان کی توجہ اور یاد رکھنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے مطلب کہ بہتر ہوتی ہے مطلب کہ آپ کو میں بتا دوں کتابیں پڑھنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے میرے بھائی مطلب کہ جو میں نے یہ بات جو میں نے کہی یہ میرا خود کا ایکسپیرئنس ہے میں نے خود دیکھا ہے تو اور انسان بھی مطلب کہ مقصد وقت ضائع کرنے کے بچائے کچھ نیا حاصل کرتا ہے تو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل ہی سب کچھ ہوتا ہے تو موبائل سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے یہ غلط بات نہیں ہے یہ بھی صحیح بات ہے لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہو تو وقت ضائع ہوتا ہے میرے بھائی کتابیں پڑھتے وقت انسان کا پورا دھیان اس پار ہوتا ہے کیونکہ اسس کو مطلب کہ اس کا وقت ضائع کرنے کا وہاں کتاب میں کوئی مل کے ذریعہ ایسا نہیں ہوتا تو اور وہ گہرائی سے سمجھ سمجھاتی ہے میرے بھائی تو مطلب کہ گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہونا بہت ہی اچھی بات ہے اگر ہر جگہ میں کچھ اچھی کتابیں ہوں اور بچوں کو بچپن سے ہی کتاب پڑنے کی عادت دلائی جائے تو وہ زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار افر فرت بن سکتی ہے میری بھائی تو ہمیں روزانہ کم سے کم بیس یا تیس منٹ کتاب ضروری پڑھنا چاہے تو چاہے کہیں کی مر کی کتاب ہو تعلیمی کتاب ہو یا کسی عظیم شخص کی زندگی پر مطلب کہ مبنی کتابوں تو ہر کتابیں ہمیں کوئی نہ کوئی نیا سبق ضرور دیتی ہے تو کتابیں ہمیں امید دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے اور مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کروا سکتی ہے تو بہت سے ہی کامیاب لوگ انہیں اپنی کامیابی کا راج کتابیں پڑھنے بتایا ہے تو اس سے مطا کہ معلوم ہو کیا ہوتا ہے اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب مطلب کہ کامیابی کی راہ کو بھی آسان بناتی ہے نا بھائی جان
بالکل بائی جان ب بہت سہمت ہ ہو بائی جان آپ کی بات سے بائی جان کتابیں انسان کی اخلاق اور کردار کو بھی بہتر بناتے نا بھائی جان بھائی اگر ہم دیکھیں گے عظیم لوگ جو تھے عظیم لوگوں کی زندگی اور ان کی قربانی کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں پڑھ کر ہمیں مطلب وہ محنت ایمانداری صبر برداشت اور انسانیت کا درس ملتا ہے بھائی جان بھائی جان کتابیں ہمیں بری عادتوں سے بچانے اور اچھی عادتیں اپنانے کی تعلیم دیتی ہیں بھائی جان مطلب ہر گھر میں ہر گھر اسکول اور لائبریری میں اچھی کتابیں موجود ہونی چاہیے والدین اور اساتذہ کو بچوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنا چاہیے ویسے مطلب ان کو بھی مطلب کہ جو استاد ہیں والدین ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کو مطلب وہ شوق شوق پیدا کرنا چاہیے بچوں میں روزانہ کچھ وقت کتاب پڑھنے کے لیے نکالنا چاہیے کیونکہ یہ عادت انسان کے زندگی کو بہتر بناتے ہیں بائی جان بائی جان آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مطلب کتابیں علم کی روشنی کامیابی کنجی اور بہتر مستقبل کی بنیاد ہے بھا جان مطلب جو جو اچھا اب مطلب بھائی جان آب آخر میں کچھ بتاؤ مطلب
ہاں بھجن تو اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا میرے بھائی تو ہمیں کتاب سے دوستی کرنی ہوگی تو یہی مطلب کہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے بلکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے جب ہم کتابیں ہم مطلب کیا جب ہم کتابیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی ضرور راستہ مل جاتا ہے کہ کامیاب ہونے کا مطلب کہ جس کو میں مطلب کہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ کو مطلب کہ ترقی کرتی ہے علم ہی مطلب کہ اصل طاقت ہے اور کتاب اس علم کا سبب سے مطلب کہ سب سے اہم ذریعہت تو جو ہم علم حاصل مطلب کہ جو ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ علم کہاں سے ملتا ہے وہ علم تو ہمیں کتابوں سے ہی ملتا ہے نا تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کنا کتاب صرف مطلب کہ کاغذ اور الفاظ کا مطلب کہ مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ کہ یہ علم حکمت اور روشنی کا خزانہ ہوتا ہے میرے بھائی تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتاب پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے اس سے ہماری سوچ بہتر ہوگی ہمارا مستقبل روشن ہوگا اور ہم ایک بہتر انسان بن سکیں گے تو اسی کے س سا کیا ہے کہ مطلب کہ کتابیں صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے میرے بھائی جان بلکہ ہماری ان کی شخصیت بنانے میں بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے جب ہم اچھی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ مطلب کہ مثبت ہوتی ہے اور ہم مطلب کہ ہی اور غلط میں فرق کرنا سیکھتے ہیں تو کتابیں ہمیں دوسری تسر ملکوں ان کی تہذیب روایت اور اور ترقی کے بارے میں بھی بتاتی ہے تو اس طرح ہمارا علم صرف اپنا شہر یا ملک تک محدود نہیں رہتا میرے بھائی جان بلکہ پوری دنیا کی کے بارے میں مطلب کہ جاتا ہے تو ہر کامیاب انسان مطلب کہ پڑھنے کی عادت رکھتا ہے وہ روز کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھتا ہے اسی لیے مطلب کہا جاتا ہے کہ جو جتنا پڑتا ہے نا وہ اتنا ہی آگے بڑھتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ آ کے بھی آپ سے ہی بات ہی ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اپنے گل والاروں کو بھی میری سلام کہے گا ان کا بھی خیال رکے گا اللہ حافظ بھائی